ہیلو
ہلو السلام علیکم
ہلو
السلام رہو
ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
جی اور آپ بتائیں کیسے ہیں آپ
الحمد للہ آپ ٹھیک ہے آپ لوگ کی دعا ہے اللہ کا کرم ہے بزرگ عنے دین کا دعا ہے
جی جی بہت اچھا ماشاء اللہ اور بولیے
اور سب ٹھیک ہے
اور کھانا ہوگی آپ کا
ہاں ہاں خانہ ہو گیا
ہا
الحمد للہ آپ کو دوعا سے کھانا ہوگا جی
چلیے ماشاء اللہ بہت بڑھیا اور آپ کے گھر پہ سب
سمان اللہ سب ٹیک ہے اللہ کے کرم سے آپ لوگ کا دعا ہے اللہ تعالی ہر مومن سبان کو خوش رکھے ہر بلا ہر مصیبت سے بچاوے
صحی کہا آپ نے بالکل
اللہ تعالی ہر مسلمان کے دل میں سمت دے ایمان دے نماز پڑھنے کی تو توحفی کا تا فرمایا
جی کیا بات کہا آپ نے ماشاء اللہ
اللہف
اور موسم آپ کے طرف
موسم تو ابھی جو ہے برسات بھی ہے گرمی بھی ہے اور پنکھا ونکھا چلانے پر ٹھنڈا بھی لگتا ہے
جی جی ٹھنڈا ٹھنڈا کہا بہت اچھا بات کہا آپ نے ج ٹھنڈے کا جو موسم جو سردیاں کے موسم رہتی ہیں وہ بہت بہتر ہوتی ہے
وہ اچھا ہوتا ہے یہ جو ہے یہ موسم ایسا ہے کہ آدمی بہت بار بیمار پڑتا ہے اور ہر طرح سے پریشان رہتا ہے اس میں ایک بیگ گرمی عجیب لگے گا ایک بیگ ٹھنڈا عجیب لگے گا نہ کھانے کا طبیعت کرے گا ہاں وہ ٹھنڈا ہے کہ اس آدمی ہر چیز سے فارغ ہونے کے بعد بھی آرام سے کھانا وغیرہ کھا کے
جی بالکل بالکل صحیح کہا بہت بہتر ر بات کے لیے
ہ جی
اور اور بتائیے آپ
اور تو سب ٹھیک ہے اللہ کا دیا ہوا جو ہے سب ٹھیک ہے
ٹھنڈ ٹھنڈ کے موسم میں ایک فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کو نیند بھی بہت اچھا آتا ہے
ہاں ٹھنڈ میں نیند بہت بڑھیا آتا ہے سمجھ گئے کسی طریقہ کا تکلیف نہیں رہتا ہے اور گرمی میں جو ہے لائٹ بھی زیادہ کٹتا ہے
جی بجلیاں بھی کٹ جاتی ہیں اور انسان کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے انسان کو بہت
بہت پریشانی ہوتا ہے ٹھنڈ میں کوئی پریشانی نہیں ہوتا ہے
جی سردیوں کے موسم میں دیکھیے گا تو کھانا کھانے پینے میں بھی جی بالکل کھانے پینے میں بھی آرام ہوتی ہے جی بالکل صحیح کہا آپ نے صحی کہا بالکل صحیح کہا انسان دیکھیے دیکھا جائے تو ہر موسم اس کے لیے فائدے مند ہے لیکن ٹھنڈ کا جو موسم ہے اس میں انسان کو زیادہ آرام ملتی ہے
آراب جاڑا گرمی برسات چار موسم ہوتے ہیں سال میں
جی جی جی
جیسے کہ بارش کے بعد ٹھنڈا ہوتا ہے ٹھنڈا کے بعد جو گرمی آتا ہے اور گرمی میں ایک بہار آتا ہے جو پترٹ جیسا سب جاتتا ہے پھول پتا وغیرہ اس کو پتجھڑ کہا جاتا ہے تو ہو گی ہاں ہاں
صحیح کا
تو ہمارے یہاں لوگ تو زیادہ ٹھنڈ کو پسند کرتے
نہ ن سردی کو ہر جگہ کے لوگ پسند کرتے ہیں ہاں اتنا بڑا جو کشمیر ہے جاں پر برابر ٹھنڈ رہتا ہے تو بھی پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھنڈ کے موسم میں جو ہے نا سب کام ہو جاتا ہے
جی جی انسان کھا بھی لیتا ہے سو بھی لیتا ہے جی جی جی جی جی صحیح فرمایا آپ نے
ٹھنڈ جو ہے لوگ پسند کرتا ہے لیکن صرف خالی ٹھنڈ رہے گا اس سے نقصان ہے چونکہ ٹھنڈ بھی ہونا ہے
جی جی انسان کو ہر ایک موسم کا لطف تو اٹھانا چاہیے ہ لیکن انسان کا ایک اپنی سوچ ہے جسے کہا جاتا ہے انسانی سوچ
ہاں وہ مطلب انسانی کیونکہ اللہ تعالی ہر چیز ہر مخلوق ایک ایک چیز جو ہے ہم لوگ کے لیے بہت اچھا بناائے تھے
جی انسانی سوچ
ہاں آئی لیکن تو ح لوگ کا جو انسانی سوچ ہے کہ نہیں ایسے رہتا ویس رہتا یہ رہتا وہ رہتا تو وسا نہیں ن ہوگا
نہیں نہیں وہ
اگر سب آدمی جو ہے سب آدمی کے پاس پیشان رہتا زمین رہتا تو پھر کوئی کسی کا کام نہیں کرتا رہتا ہوئے بھی لوگ جو ہے پاقا
بالکل بالکل آپ نے اس بات
اسی لیے اللہ تعالی جو ہے زمین مان کا فیصلہقین ہے کہ ہر موسم میں ہر طرح اس میں نہ کسی کا چونکہ غریب آدمی بھی وہی کھا رہا ہے امیر آدمی وہی کھا رہا ہے
ماشاء اللہ کیا بات کہی آپ نے آپ کے آپ کے جیسے سوچ رکھنے والے لوگ کو سمجھ لیجیے کہ دنیا میں بہت ضرورت
سوچ کا فکر ہے اللہ نے بہت بڑھیا سے اس کو سجایا ہے اپنے مخلوق کے لیے لیکن مخلوق نوز بلہ نامید ہو جاتا ہے
جی جی جی جی یہ بات آپ نے بہت اچھی کہی کہ انسان نا شکری کا ایک یہ پکڑ کے رہتا ہے کہ نا شکر ہی کرتا ہے صرف اللہ کا دیا ہوا نعمت سے اس کو شکریہ ادا کیا
تو کر یہ ادا کرنا چاہے جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ
صل اللہ اللہ
اپنے امت کے لیے کیا ک ن ہے کہ ان کو کیا چیز کا مطلب ہی تھا لیکن وہ اپنے عمر پہ کہن آج ان کا عمر دیکھیے بھٹک رہا ہے تو اپنا ایمان سے بھٹک رہا ہے
جی بالکل بالکل ووسے سردیوں کے موسم میں ایک چیز آپ نے غور کیا ہوگا انسان کھانے پینے میں بہت زیادہ دھیان دیتا ہے
نہ اس میں دھیان دیتا ہے اس لیے دھیان دیتا ہے ن کہ کھانا پناا بہت لوگ کو اچھا سے جو ہے پچ پچ وغیرہ جاتا ہے کسی طریقے کا کوئی بات نہیں ہوتا ہے
پچنے میں بھی بہت فائدہ ہوتا ہے سردیوں کے دنوں میں انسان کا آگ آگ بھی جلا لیتے
آگ بھی جلا لیتا ہے تپ بھی لیتا ہے اور دوسری چیز جو ٹھنڈ کے موسم س میں بڑی اچھا ہوتا ہے جب آدمی رجائ کے اندر آتا ہے تو اس کو بہت بڑھیا نیند آتا ہے ہاں
ہو گیا یا کممل
ہاں کرایہ ہو گیا کمبل ہو گیا آج کل تو ایک سے ایک چیز نکل گیا ہے
ہگار بس ہے تو نیند کہا جاتا ہے کہ بہت بہتری کی نیند آتی
ہاں مطلب نیند کا بہت اچھا لطف لیتا ہے
لطف لیتا ہے پرسکون ہو کے وہ ایک دم سوتا ہے
ہاں اور گرمی کے موسم سب میں جو ہے نا آدمی سمجھیے کہ بہت کم ہی سوتا ہے
آدمی غور کرے تو سونے میں بھی دقت ہے اور سمجھ لیجیے کہ بہت طریقے کی گرمی
ہر طرح کا دقت ہے ن مطلب صحیح آپ کپڑا جو ہے نہیں پہن رہے ہیں بہت طرح کی بات ہے بہت س کو دیکتے ہو گنجی لنگی پر جو ہے گھوم رہا ہے
جی ہاں یہ بالکل
سمجھ گ جبکہ آدمی کو جو ہے تن چھپا کر رکھنا چاہیے لنگے بدن گھوم رہا ہے سمج گئے تو آئے بھائی تو گھر بھی لگ رہا لیکن ہوواں کا گرمی نہیں دیکھ رہا ہے کہ جو ہمرا گھر ہے وہاں کیسا گرمی لگے گا
سردیوں کا موسم سردیوں کا موسم بہت بہتر ہوتی ہے آپ کی نظر میں کیا سردیوں کے بارے آپ کا کیا کہنا ہے بتائیے ذرا
سردیوں کو موسم تو بہت اچھا ہے کہ اس میں جو ہے لوگ بار بیمار اس سے پڑتا نہیں ہے جس سے بہت خوش رہتا ہے سردی میں چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو
جی چاہے مفلس ہو یا امیر ہو
کوئی بھی ہو جل جانور کوئی بھی ہو ہاں سب بڑا ہوا ہے سب خوش رہتا ہے لیکن گرمی میں جو ہے سب جو ہے اندر سے جو ہے سب پریشان رہتا ہے
جی گرمیا میں مزید انسان نے دیکھا جائے تو پریشان ہی رہتا
پریشان رہتا ہےب دیکھیے گرمی میں جو ہے ادھر ادھر سوکھ جاتا ہے تو جو اللہ کے مخلوق جانور وغیرہ جتنا بنےے ہوئے ہے ان کو بڑی دقت ہوتا ہے پانی وغیرہ پینے میں ہی کرنے میں
آپ خب سے ہم کو بات کرنے میں بہت اچھا لگا آپ کی جو سوچ ہے
جوند چند پرندے وغیرہ ہیں ان لوگ جو ہے تڑپتا ہے
آپ کی جو سوچ ہے آپ کی سوچ ہے جو بھائی جان بہت اچھی ہے
ہاں تو گرمی میں آدمی کو چاہی کہ چھت کے اوپر ایک ٹاپو میں بڑھیا سے پانی بھر کے رکھ دے کہ پرندہ وغیرہ سب پیے اور کچھ کھانے پینے کے لیے جو ہے کچھ رنگ
چلیے چلیے آپ سے بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا
ہاں
آپ کو اللہ خوش رکھیں صحت تندرستی دیں اور آپ کی سوچ سوچ سے ہمیں بہت اچھا لگا کہ آپ اتنی اچھی بات کہ ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک ہے اللہ تعالی م مسلمان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ سبھی کو خوش رکھے